وعلیکم السلام کیسے ہو
ٹھیک ہوں آپ بتاؤ
ہاں میں بھی بڑھیا ہوں
کوئی ب آج کا دن کیسا جا رہا ہے آپ ک
ہاں اچھا ہے
اچھا آپ کا موسم کیسا ہے وہاں پر
ابھی تھوڑی گرمیاں آئے ہیں
اچھا ہماریے ادھر تو بارش کا موسم ہے بارش کا موسم چل رہا ہے
اوکے نہیں ہمارے یہاں ابھی تھوڑا م مسون گرمی کا ہے بارش دو تین دن پہلے ہوئی تھی
اچھا تو بارش کے موسم میں ایسا لگتا ہے کہ صبح جلدی اٹھنے کا من ہی نہیں کرتا اس کا ٹھنڈی میں بلینکٹ اوٹ کے سو جاؤں بس
ہاں وہ تو ہے
گرمی میں تو ایسا لگتا ہے کہ بلینکٹ ولانکٹ کچھ نہیں صرف اے سی آن کرو فین آن کرو ساری چیزیں آن کرو صرف سوتے جا
ہاں وہ بھی ہے
اور ناشتہ ہوا آپ ک
ہاں ہو گیا
اچھا آج ناشتے میں کیا بنائے تھے آپ
ہاں ناشتے میں پوہ بنائے تھے اور چائے تھی
اچھا میں تو آج ناسٹمک کھائی اڈلی اور چائے اڈلی اور ہمارے ادھر کرناٹک سائڈ میں اڈلی ڈوسا بہت فیمس مطلب کہ زیادہ تر لوگوں کو یہی کھاتے ہیں
اوکے
اور آپ کو بریانی پسند ابھی لنچ میں کیا بنا رہے ہو
ابھی لنچ میں سوچ رہی ہوں کہ کڑی چاول بنا لو
اچھا کڑھی چاول زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں نا
ہاں لنچ کے لیے سوپب ہے
تو وہی والی کڑی نا جو دی سے بناتے
ہاں
د پک کوڑی وال اور گھر کے کام سبھی ختم ہوئے آپ کے
ہاں ابھی ہو گئے ہیں کچھ زیادہ تر ہو گئے ہیں تھوڑے بہت چل رہے ہیں ابھی
اچھا میرے بھی تھوڑے بہت ہوئے ہیں اور باقی ابھی کوکنگ کے بعد سادہ کلنک کرنا کچھا پھر
ہاں آپ کی اسٹڈی کیسی چل رہی ہے
میری تو ٹھیک چل رہی ہے گھر کے ساتھ ساتھ ابھی میں ہاسٹل میں رہ رہی ہوں نا تو وہاں پہ کوکنگ کرنا پڑتا ہے مجھے تو پھر میں روم میں رہتی ہوں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ وہ بھی کرتی ہوں صاف صفائی کوکنگ سب اکیلی کرنا پڑ رہا ہے اسی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ آپ سے بات کرنے کے لیے
کوئی بات نہیں ایکچولی میری بھی اسٹڈی چل رہی ہے بٹ میں تو ابھی گھر پہ ہی ہوں ہاسٹل میں نہیں ہوں
اچھا آپ گھر سے ہی اسٹڈی کر رہے ہو نا
ہاں ایکچولی ہمارے یہاں اسکول پاس میں ہی ہے تو پھر میں گھر سے اپ ڈاؤن کر رہ ہے
اچھا میرا تو گھر سے دور رہتی ہے کالج اسی وجہ سے میں دوسرے میں دوسرے گاؤں میں لگئی ہوں تاکہ واپس اسٹڈی کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا تھا ساری چیزیں اسی وجہ سے
اوکے
تو پھر آنا جانا دور ہو جا رہا تھا تو پھر اسی اسی وجہ سے تو میں ہاسٹل لگا کے چھوڑی ہاسٹل میں میں روم کر کے رہی ہوں یہاں پر اگر کبھی آپ کو کچھ اسکول کے طرف سے ٹرپ وغیرہ لے کے آئے گئی تو پھر مجھے بتانا پھر ملیں گے ہم
ہاں ضرور اگر اس طرف آنا ہوا تو میں آپ سے ضرور ملنے آؤں گی
پھر بتانا پھر ہم ملیں گے تھوڑا بہت انجوائے کریں گے کچھ کھائیں گے پھر میں بتاتی ہوں آپ کو یہاں کس ساری چیزیں جو جوم بنے ہیں ن
اوکے میں یہ بول رہی تھی نیکسٹ ویک جو پکچر آئی تھی نا وہ کافی مطلب ٹرینڈنگ میں تھی اور اچھی بھی تھی آپ نے واچ کری
نہیں دیکھی وہ پکچر کا نیم کیا تھا بھولی ہو پکچر کا نیم ہی
دلندر تھی نا ہمارے یہاں کی سپر ہٹ مووی تھی تو بہت اچھی تھی میں ٹگز میں دیکھنے گئی تھی فیملی کے ساتھ بہت مطلب سیئل والا لک تھا اس میں
اچھا تو پھر زیادہ مینس کس ٹائپ کی ہے مووی
وہ مطلب ہمارے انڈیا اور نہیں نہیں وہ ہمارے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے جو لوگ وہ لوگ اس طرف سے اٹیک کرتے ہیں ہمارے انڈیا پر اور انڈیا کے لوگ کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں آپ گ میں ان کی وہ سارا کچھ چٹاا اور جیسے آپ کو یاد ہو تو دو ہزار سولہ تیرہ اکتوبر کو نوٹ بندی ہوئی تھی وہ کیوں ہوئی کیسے ہوئی اس کی ساری ہٹوری اس میں بتائی گئی تھی کیونکہ انڈیا میں پہلی بار نوٹ بندی ہوئی تھی نا تو اس میں ساری ڈیٹیل سے ب بتایا تھا کہ کیا ہوا کیسے ہوا کس نے کیا کیسے کروایا سب کچھ
تو زیادہ اچھا ہے تو پھر دیکھنا بنتا ہے ابھی اسنیکسٹ سنڈے یہی پلان کرتی ہوں میں مووی دیکھ نے گئی اچھا کہ بتا کے مجھے
ہاں بہت اچھی ہے اور مجھے کیا پولٹیکل میں پولٹیکل سائنس میرا مین سبجیکٹ ہے تو مجھے کافی روچی ہے راجنیتی میں اور اس میں اس ٹائپ کے جوٹر ہوتے ہیں نا وہ مج جھ بڑ
اچھا تو پھر تو زیادہ اچھی بات ہے آپ کے لیے تو مینس آپ کو زیادہ نالج بھی ہوئی کیساتھ کریٹ میںنا کیسا نہیں کیا کیا چیزیں رہتی ہیں پالیٹکس میں
ہاں نالج بہت ضروری ہے جس چیز کو ہم کر رہے ہیں جیسے ہمارا اگر سائنس پولیٹیکل سائنس ہمارا سبجیکٹ ہے تو ہم آگے جا کے اسی پر ورک کریں گے اس کی نالج جتنا ہم کلیکٹ کر پائیں اتنا اچھا ہے
اچھا زیادہ اچھی بات ہے آپ کے لیے تو وہ مووی تو بیسٹ رہے گی آپ کو اس کی انی باہر دیکیں گے تو آپ کو بور نہیں ہوگا
ہاں نہیں میں ایسی موی دیکتی رہتی ہوں اور مجھے کنا ہی مجھے بہت پسند ہے اور اس ٹائپ ہی زیادہ پسند ہے
ابھی یہ بھی اسکیم ہو گیا تھا نا نیٹ کا بھی
ہاں بہت بڑا اسکیم ہوا تھا سچ سچ میں ار بہت سن کے بہت برا لگا مجھے اسٹوڈینٹس کے ساتھ باقی میں بہت نا انصافی کی ان لوگوں نے
ہاں وہی تو کتنے بچوں بچارے اتنا اسٹڈی کرنے کے بعد پھر دوبارہ ری ریڈ کرنے کے بعد کسی کا موڈ بھی نہیں ابھی بول رہے ہیں کہ یہ بھی لیک ہو جائے گا ایگزام
ارے گورنمنٹ میں آج کل لوگ پتہ نہیں کیا ہے کیاب بشٹاچار پھیلائے ہوئے ہیں کہ بس اپنا دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے تھوڑے لالچ میں کتنے لاکھوں کروڑوں بچوں کی مطلب جو سپنے ہوتے ہیں ٹیچرس بننے کا وہ ان لوگوں نے خراب کر دیا ہوتا ہے
ہاں یہ تھے کتنے سارے کتنے ون لیک سم تھنگ کچھ تو تھے نا یہ فائ بلیک کچھ تو تھے
ہاں لگ بھگ آنکڑے اتنے تھے ایسے تھوڑے زیادہ ہوں گے ایٹ لیسٹ مجھے
ہاں میکس بتا رہی ہوں میں ابھی پھر سے ٹوینٹی ون جن کو رکھ رہے ہیں نا ایگزام تو پھر زیادہ لوگ زیادہ بچوں کا موڈی نہیں اس بار ایگزام دینے کا بول رہے ہیں کہ اس ہم اتنی محنت کے ایسا ہو گیا تو پھر دوبارہ دینے کا ہمیں من بھی نہیں ہم اسٹڈی بھی کرنے کے لیے ہمارا من نہیں بن رہا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اگر کچھ چیز اتنی ایک سال کرنے کے بعد ایسا ہو گیا تو پھر دوبارہ اسٹڈی کرنے کے لیے موڑی نے بنتا ہے
ہاں بالکل
میرے گھر پہ بھی میری کزنس لوگ پلان کہتے نیٹ کے بعد ادھر گھومنا ادھر گھومنا پھر یہ نیٹ کے بعد ایسا ہو گیا تو پھر ان کا پورا موڈ بھی بگڑ اسٹڈی میں انٹرسٹ بھی گیا ہے
اچھا اور میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کے ادھر ابھی مطلب مانسون کیسا ہے واتورن کیسا ہے وہاں کا کیوںکہ ہمارے یہاں پر ابھی اتنا
اتنی زور کی بارش ہو رہی ہے یہاں پر پوچھو یہ مت
اچھا ہاں بارش تیز ہو رہی ہے کیا وہاں پہ
لائٹ گئے ہیں یہاں پر بارش کی وجہ سے بجلی ہو بی ہے
ہ ہمارے یہ مطلب بہت دھوپ ہو رہا ہے ابھی ایسا لگ رہا ہے تھوڑا بارش آ جائے تو ٹھنڈک ہو جائے تو اچھا لگے تھوڑا
ہاں تو گرمی میں بارش ہونا بہت امپورٹینٹ لگتا ہے کہ سکون ملتا ہے
ہوں ابھی تھوڑا وااتورن تو کافی اچھا ہے بٹ گرمی نے حال خراب کر کے رکھ
یہاں پہ کچھ بھی بند مطلب کہ ونڈو بند کرنے کی کے بعد وہ بارش کی وجہ سے اور ہوا اتنی زور اور بارش دونوں مکس ہو رہا ہے یہاں پر
ہاں آندھی طوفان تو ہمارے یہاں پہ بھی آتے ہیں لیکن ایوننگ میں آتے ہیں جبک گرمی دن میں ہوتی ہے اگر بارش آئے بٹ دن میں آئے نا تو سکون مل جاتا ہے چاروں طرف ٹھنڈک پھیل جاتی ہے
ہاں ہمارا یہاں پر تو ابھی تو دو دو تین دن نہیں تھی یہاں پہ بارش بٹ آج تو زیادہ ہی آ رہی ہے بارش اور ہووا زیادہ ہی چل رہی ہے
ہاں ہمارے یہاں مانسون تو ہو رہا ہے بس بڑھیا چل رہا ہے فی الحال چھٹیوں کا انجوائے لے رہے ہیں اور پکنک گئے تھے ہم سنڈے کو تو خوب انجوائے کیا وہاں پر فیملی بھی تھی اور ساری میرے ماما کی لڑکیاں ماسی کی لڑکیا کیا اور میں میری گارجن سب تو
اگر سب کزنس ایک ساتھ ہوں گے تو پھر ڈبل مزہ آئے گا چھٹیوں میں تو
ہاں
چلو ٹھیک ہے پھر بات کرتی ہوں
ہاں میں نا آپ سے نیکسٹ ویک ملنے آؤں گی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے کیا آ جانا پھر بائے
اوکے بائے